ہ السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیے
سب الحمد للہ الحمد للہ آپ بتائیے کیسی ہیں آپ
الحمد للہ الله کا شکر ہے سب ٹھیک ہے
کافی دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے کہاں آپ اتنا زیادہ
نہیں آپ تو خود کتنا بزی رہتی ہوں تو میں کیا بتاؤ میں نے تو کال کیا آپ کو کتنی بار آپ نے ریسیو نہیں کیا
ایسا نہیں ہے یار میں نے بھی آپ کو کال کیا تھا آپ سے بات ہوئی تھی
شاید میری طرف سے توجہ آپ کی تھوڑی کم ہو گئی
ایسا بالکل نہیں ہے ہمارے ہمارا توجہ ہمیشہ آپ کے سامنے پاس ہی رہتا
ہیلو نہیں ہو سکتا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا نا
اب آپ کو میں کس طرح سے یقین دلاؤں کیا آپ کو اعتبار ہو مجھ پر
نہیں مجھے اعتبار ہے آپ کی بات کیسی باتیں کرتی ہے
نس
انکو کو کچھ سمجھ میں آگئی ہونگے
ہوں بے شک دوستی میں لیکن اعتبار کرنا بہت ضروری ہے
اسی لیے تو کہہ رہی ہوں نا میں یہ ضروری ہے
اور بتائیے آپ کا نکاح سنا میں نے فکس ہو گیا ہے آپ کا نکاح ہونے والا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے
ھمم مطلب بہترہی لگ رہا ہے اور کیا تھوڑا سا تھوڑی شبدا اچھی لگ رہی ہے
ہے آپ کی منظوری ہے اس چیز میں
ہاں میری تو منظوری ہوگی نا بینا میری منظوری تھوڑی نہ کچھ ہوتا ہے
ہاں بس آپ خوش ہیں آپ کی منظوری ہو آپ کو پسند ہو
ویسے آپ کا کب تک ارادہ ہے آپ بھی بتائیے مجھے
ہمارا تو وہی سیم چل رہی ہے ابھی ہمارا وقت نہیں آئےہمارے وقت جب قریب آئے گا تو ضرور آپ کو اطلاع ملے گی
نہیں وہ تو جب آپ قریب لائیں گی پہلے تو قریب آئے گی نا
قریب لانے کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے ابھی وہ وقت ہمارے بھائی بہن کے پاس چل رہا ہے تو میرا ابھی ممکن نہیں ہے
کب ہو رہی ہے آپ کی بہن کی آپی کی شادی
بیشک بہت جلد بس آپ کے ہونے کے بعد شاید
سنا جا رہی ہے
ہ کچھ کنفم نہیں کہہ سکتے نا کیکہ اپ لوگ کا ڈیٹ فکس ہو گئی ہے لیکن ہماری ڈیٹ ابھی تک فکس نہیں ہوئی ہے
ھمم نکاح میں جلد بازی اچھی بھی نہیں ہے نا کیونکہ نکاح بھائی دو دلوں کی چیز ہے اورنبی نے فرمایا نا نکاح میری سنت ہے اس میں برکت ہی برکت ہے
ہاں یہ تو ہے کوئی شک نہیں
پتا ہے نکاح میں سب سے خوبصورت بات کیا لگتی ہے
کیا
میرے لیے وہ لمحہ جب قاضی قبول ہے پوچھتا ہے تین بار اور دونوں طرف سے قبول ہے کہ آواز آتی ہے اس وقت نہ لگتا ہے دو اجنبی اللہ کے نام پر یہ محرم بن گئے
وہ سب اللہ تعالی کی قدرت ہے وہ نہ تو انبی بار مطلب جو کبھی ویسے بھی نہیں ہے پھر وہ رہنے لگے ہیں آ پاس میں ہے نا
ہ وہی زندگی گزار لیتے ہیں بس ایک نام پہ
ہاں جیسے کبھی نہ دیکھا نہ ملا ہے نا
ہاں
یہ تو ہوتا ہے نا الگ ہی مطلب انسان کو بنا دیکھ کھے
نہ محرم سے وہ محرم بن جاتے ہیں بنا جانے بنا
ہوں ورنہ تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے جسے میں نے نہ کبھی دیکھا ہے جسے نہ کبھی سنا ہے اس کے ساتھ یہ لتا سوتا ہے
ہوں پیار ہاں لیکن نا نکاح کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے ہے نا
بہت بتا بھی نہیںے سکتی
نکاح صرف جوڑا پہننا نہیں ہوتا مہندی لگانا نہیں ہے یا سب عزت ہے احسر ہے ہم لوگ کو مطلب ایک عزت جوڑ جاتی ہے ہم لوگ سے
یہ سب ایک صبر سبق ہونا چاہیے
ہوں سب کی عزت کرنا ہے سب اور سب کی فکر مند ہونا ہوگا ہم لوگ کو
ہاں بہت ساری ذمہ دارییاں آ جاتی ہیں اور
کافی زیادہ سب کی جو خوشیاں ہم لوگ کو دیکھنی رہتی ہے اپنی خوشیوں کی ازائشوں کو مارنا پڑتا ہے
جی
کی کا تو ٹھیک ہے نیکا با تو اتنا مشکل ہی نہ ہو
ہاں بالکل یار کہاں ہم لوگ بچے تھے چھوٹے تھے اور آج آپ کا نکاح ہونے والا ہے اتنے بڑے ہو گئے آپ لوگ ہم لوگ کوئی پتا ہی نہیں چلا کبھی یہ وقت آیا اس کا
ابھی ایسا ملور ہی نہیں اور آپ بتائیں گے
ہ میری لیے سب سے ضروری بات تو کمیونیکیشن ہوتا ہے میرے سے ناراضگی ہو تو تین دن سے زیادہ نہ رکھو آپ کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب شکر ادا کروں
ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوتی ہیں
ہ میں نے سنا ہے نا کہ مطلب جیسے کہ بیوے سے ہی گھر جنت بنتا ہے چاہے تو عورت گھر بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے
بیوی سے ہی سب ہوتا ہے
ہیں کہ رشتہ دیکھتے وقت نا چار چیزیں دیکھو دین اخلاق عزت اور ذمہ داری حسن اور پیسہ آتا جاتا ہے لیکن دین اور اخلاق ساتھ نہیں رہتے
سب سے زیادہ دیکھنی چاہیے کہ ہمارے دین میں وہ کتنی زیادہ نکل
ہمم گادیرے ان کو تعلیم کس طرح کی حاصل کی گئی ہے وہ کس طرح سے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں
ہاں دو سیکنڈ کے لیے روکو ذرا
ہاں جی
آپکو میرے مسالہ پیسنے کی آواز آری ہے جی نہیں ہیلو
ہمم ہیلو بہت شور تھا ایم بلورتھوت دے کے جا ہیلو کام کررہے ہو کیا آپ
مکسر میں مسالہ پیس رہی تھی تھوڑا سا اور کیا کروں گی نہیں اب نہیں آئے
بتائی میں کہا کہ آپ کو مطلب کیا خواہشات ہیں آپ کی کیا کیا پسندیدہ چیزیں ہیں جو آپنے نکاح میں کرنا چاہیں گے
میں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر ہے احترام کرے میرا عزت کرے بس
ای کام رہتا ہے نہ مہنگے کپڑا پہننا اور بہت زیادہ دھول تاشے بجتے ہیں
ان سب کی زیادہ خواہش نہیں ہے
چلو ماشاء اللہ نکاح کو نا آسان کرو کرنا چاہیے جیسے جہیز ہے بارات ہے پھر دورات رسمی جو ہوتی ہیں یہ سب نا دین میں
اب آج کل کے لوگ کون ہی سمجھے یہ سب
ہاں یار سدا سادہ نکاح ہوتا ہے ہمارے دن میں لیک اب کے ٹائم پہ تاشے فضول کے کرسمے سب جانے نئے ایڈ کر رہے جس وجہ سے ہمارا دین خراب ہو جائے
ہر چیز میں مشکلیں آ گئی ہیں
ہمارے نبی کے ٹائم پہ نکلنا بہت آسان چیز تھی دو کھجوروں میں ہی نکاح ہو جاتا تھا
تو تم نے جوڑے لے لیے شادی کے
میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا ہے کچھ بھی ہاں
کیوں خرید لیتی
نومبر میں ہے نا تو ابھی تو کوئی فائدہ ہے بھی نہیں لے کر بات قریب آئے گا تب کچھ اچھا سا سوٹ لیے یا تو پھر وہی میشو سے آن لائن بھی آڈر کریں گے سب کچھ
خریداری تو ہم لوگوں کو کرنی چاہیے
ہ آپ لوگوں کو ابھی ضرورت ہے یہ سب کی
وقت کی کمی ہو گئی ہے صحیح ہے نا
اتنی جلدی آپ آگئے ابھی تو کافی وقت ہے آپ کے پاس تو
ہاں بس تو کافی ہے لیکن یہ وقت بھی نکل جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا کب گزر گیا
کب بچے تھے کب دوست تھے کب بڑے ہوئے سمجھدار ہوئے اخلاق بنا ہو ہے تعلیم حسین کی مطلب ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ پہنچ گئے
ہوں نہیں ادھی میں پھر سے داخلہ کرواؤں گی پتاہ نہیں پککا نہیں تو ہوں سوچ رہی ہوں ج
اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے تو نماز ضرور پڑھیے
ہ پتا نہیں دیکھتے ہے
آپ کے ساتھ
خچ ہوتاا
مے اج گھر ڈالنا نہیں تو سددنلے میسج کر دینا انگراج دلنا بھول گیی تھی نا آڈیو وہا سے اج میرا تو ڈالا نہیں تو وہی سر ڈانٹ پڑ رہئی مجھے
اور کھا رہی تھی
اجبمرہ ٹفن کیسے یاد آیا فی الحال تو یہ چیزیں فضول چیزے ہے کوئی کام کی نہیں ہے فضول چیزیں بس باہر ڈالتے رہتے ہیں اور لوگ کو پریشان کرتے رہتے ہیں
ایسا بھی ہوتا ہے
ہاں کوئی مطلب کہ چیز نہیں زبردستی کا زلیل کرنے کے لیے ہم لوگ کو بنایا یہ کوپن آگے بھی ذلیل ہوتا تو
یہ بھی ساہی ہے
ہاں لیکن کیا کر سکتی ہے سب پیسو کاکھیل ہے ایسوں کی وجہ سے چ ہونا پڑتا ہے کہ محنت کر رہے ہیں سیلری آج تو موسم اچھا ہے آج کہاں اتنے زیادہ گرمی ہے آج تو مجھے ٹھنڈی لگ رہی تھی
ج کچن میں تو گرمی لگتی ہی ہے